ہاں
ہاں السلام علیکم بھائی جان اور کیا کرے وائی جان
کچھ نہیں بھائی جان بس کھ کے پی کے ن کہ ہیں آج تھوڑا پروگرام جو ابھی کھ پی کے نمٹ
آج کس کے پروگرام ہیں کیا
ارے ہماری کمر صاحب تھے نا ان کو جو کچھ پروگرام کرتا
ہوں کرتا کرتا
ہوں
ہوں وہئی سومتی م ہوس
کب آ تو سب سبت میں ہے آ تو
ارے آج نہیں رہے بیٹا چودہ پندرہ تاریخ کو ہے
ہوں
جو پندرہ تاریخ موسا آئے گی
ہاں
اس لیے
اچھا
سوومتی مسہاری نا
ہوں
ویسے ہیں
تو دن میں آرام آرام تو کرنے کا کام ہے نہیں اب اپنے
ارے ایک دو تین سے یہی چل رہا ہے یار کیا کرے
ارے بھائی جان ارے ارے بھائی جان آپ تو پیسے پیسے بھی کم دنے دنے دیتے رہتے سریہ آرام د کرڑ
نہیں تو دو گھنٹہ ویس ویسٹ کیا تھا نا
ہاں ہوتے
ارے بھائی جان کیا بتائیں پرست ایسی ہے کہ کمائیں گی نہیں تو کھائیں گے کیا
ہاں پھرنے کی کولو کر رہ ہے
آ
کتنے کی ک لے کریں
آج میں نے یاار نریندر کا کمپلیٹ کرا دیا ہاں ہ
پھر کیا بات ہے
اب ایکچولی ایک ج ہمار کانا ہونا بھی کیا ہے الگ الگ بننے لگ گیا تو اس چکر گھر میں بھی ایک وہ چکر پ ت پ
ا جا کانا بننے لگ یہ الگ الگ آب
ہ لگ بن نہیں لگ گیاؤ وہ آئے جیسے ڈیلی وہ کھ رہے ان لوگوں کو ڈیلی کیا کریں گے بچارے آئے ڈیلی ان کو دیتے ہو ان کو دیتے ہو میں پاتی تو یہ دو پاتی دو یہ کرو ک مہاتما گاند لاو یہےی لاؤ ڈیلی کرنے کا کام ہے ان کے تو دوسر سے گاڑی نہیں چلا پا رہا میں
ہ تو پھر وہ گیا پورا نکچک ہو گیا کام اچھا تو پاپا کس کی باس ہے
وہ تمہارےاسھائاں ج ان کے چکر میں ایک مہینہ میں رکھیں گے نہیں رکھیں گے تو کیا کریں گے
سی بات ہو تو
وہ بھی تو لپڑ ہے ن
وہ تو ہے بات
جو ان کا تو ماہت ہے کہ اور ان کا تو وچار ادھر ہی اچ ہاں
ہوں
جیسا کیا ہے ہے جب سےچن کچن کہتے ہیں تو کچن ک کمپلیٹ کروایا مطلب نارملی کرا دیام ن مطلب وہ ائلس وغیرہ سے پورے لگے ہٹیک نارملی ا گیس پٹی وغیرہ لگوا کے اسے کرا دیا پورا کام ہونا تو پ سے بننا ل کے تو انہوں نے بولا تھا کہ بھائی تو آسو تمہاری طرف بھی کانا کھاؤں گا ابو جا نے بولا تو صاحبب ب جانے تو بول دیا لیکن ان کی محتمہ نے تو فن ہی نہیں بنا ان کے لیے تو پھر اب اب ان کی ن کیس ادھر سے بولےیا ادھر سے ہماریے ناب صاحب سے کہ ریا آ جائے نا ہم میں آسے کانا ا د نہیں کھاؤ گ ادھر ہی کاؤ گا میرا بیٹا آ گیا ادھر ہو گیا تم لوگ تو پریشان کرتے تھے ادھر ہی کھانا کاؤںا ابدر خانا ہی نہیں بنایا تو ایک گھنٹے بعد کیا بولے یہ آج بیٹا کھانا رکھتے نا تو والی بات ہے پھر ان کو سمجھ میں آ گیا بھائی نیچے لے گ بولا جو ادھر ہی چل رہا ہے
پھر ادھر ہی کھایا کانا
ہمیت
اچھا
ادھر ہی کایا جو کہ واپس ادھر ہی کھانے لگے ان کا بھی را تو یہی تھا نہیں ج کچن بنینے کے باتھائی نہیں ب میں اپنا بیٹا اللہ رکھے گ کھانا ل رکھے نہیں تو کیا کرے
ارے ب کاؤا تو ہوتی ہے نا کہ دوری ڈر دورے سے پیار لگتا
ارے ا گھر وہ کھانا کھانا ہی رکھنا دیتا تو بنا نہیں لیتی کہ ممی نے پت نہیں بول د تھا ا گرمی میں نے ممی سے بول دیا تھا میں نے ی گرمی ایسی کہاں تک چل گا ڈیلی ایک ایک ٹائم بٹ دو اب صبح لے شام کو لے جیسے ان کی اچھا تو انہوں نے بولا صبح تو زیادہ رہتا ہے میں سانبولوں میںا شام کو لے لو کوئی دقت نہیں ہمیں تو لیکن شام کو بھی ایک دو دن تو بنایا دو چار دن اب یار تجھے بت نہیں کتنے سارے سدسیہ تو وہ ماں ان کی عادت کھانا بنانے کی تو ان کو آلس ہو آیا تو وہ تو یہی چاہتے تھے کھانا لگی بنے
ہوں
کروا لیا سکسیز ہو گئے حلہک رحمت تھی ان کے اوپر اب ان کے سب مون اللہ کہ میر سے سب
اچھا ہاں سب جا کے ر قصہ یا مار سکے نہ کوئی
ہو کہ ن اللہ مہربان تو کیا بیلوان
ہاں
ابھی تو دیکھو نا کیا بولے تو مطلب تین تو یہ ہو گئے تین ہم ہو گئے چھ دو یہ آٹھ جنوں کا منانا پڑتا تھا ادھر دو جنوں کا بنتا ہے وہ ہے وہ چاہتے بھی یہی تھے
ہاں کہ کاں آٹ جنے کا اپن دو
ہاں دو تو پھر اب اب ایسی کنڈیشن میںینٹ ٹائم کی کنڈیشن کے علاؤ اگر ایک کو دتے دوسرے کو نہیں دیتے تو کیا ہوگا
ہاں
بوال نہیں ہوگا تو پرجینٹائم ا بھی یہ ہے جہاں تک یہ نہیں جاتے سیل
سلپ ہو گیا کام
ساک سبزی سیب لاؤ تم جو بھی ہے تمہارا سیلف لاؤ ٹیم یہ جانے کے بعد انھوں بلدیہ اگر ہم تمہارے پس کھینچ توفیر کھانا خرچا دینگے سیف مطلب مطلب کھانا پینا تو رہےگا کہنا کے سامان لانا کچھ بھی لاک پر ابھی بندے ہیں تو بھائی بھائی جان کمانا پڑے گا
ہاں پھر پیش یکھ بھائی دیکھ میے بات سنے تو پیسے تو سبھی کو کمانا پڑتے ہے پیسے بنا کے تو آج کے ٹائم پی کچھ بھی نہیں ہے جہاں پیسہ ہے وہاں سب کچھ ہے جہاں پیسے نہیں ہے وہاں کچھ بھی نہیں ہے
وہی ابو جان بول سکتے تھے لیکن وہ پاتی کس بات کی میں ہ جہاں تک میری پاس ہے جسے آپ کے ابو جان نے بولا اور ویسے کیا کھایا تھا پا جی جاجی یہ کیسے آئے سب
جی جی یار مطلب جو بچہ دیا تھا نا
ہاں
بس سنا د تیر کو اسٹوری
ہاں ہاں ان کی تھا نا وہ
ہاں ہاں جو وہ منت تھی نا جو اس کو آج جو پالے وے نہیں کرنی ت ان کو تو ان کا کھانا کا پروگرام تھا
آپ کی خال جان جب سے نہیں تھی کیا
ہ
خلا جاں جیسی نہیں تھی کیا آپ کی
نہیں نہیں آئی کال آئی ت نائٹ کو
اچھا پہلے چلے گئے تھے بیچ میں
ہم
اچھا اچھا تو تھوا بہت ہی کیا وہ تو کیا ہے تو ہاں کیکہ وہ اگر پروگرام مین کرتے تو کر گاں دورر گیا ڈسٹر تو کرے گ اتنے زیادہ مجھے م جیسے کہ ان کو بڑ پروگرام کرنا رہتا تو ان کے گھر بی ماں کرتے ہیں نا وہ
ہاں ہاں وہ تو وہاں کریں گے پھر یہاں تو بس ملک
ہاں کیونکہ کیونکہ وہ کیا کہ پورے بہن بیٹے یا کاا بابا وغیرہ سبھی رہتے ہیں ن ہم یہاں تو پھر ہے ہی نہیں تو وہ نہیں وہ بچے بھی آتے ہیں نا پالنے میں اسٹارٹنگ میں رکھ کر جولا وولا دیتے ہیں تو کچھ بچے بھی بلے پڑتے ہیں نا اب ہاں ابضروری نہیں بچوں کو کھانا رکھو بہت سے چوکلیٹیں بھی بٹ دیتے اس میں بھی چل جاتا ہے کام لیکن وہ جھولے کے ہاتھ لگوانا پڑتا ہے وہ ہاں تو بڑے کر وہ کام بھی ہو گیا تو فری اور کیا عبدلہ بیٹ پائے گا خرو ج متا نا تو فروری میں ہوتا نا فروری میں اں فری سے مارچ فیل میں تین چار مہینے کو ہو
ہ وہ چ کرر آگی ن پ لے لجے شام بعد میں ن انین کوڈاانی ن گ روم پکے ہوں ارے گاڑی گاڑ گاڑ گوندلر
اچھا اچھا اچھا اچھاچا توبھی تو نہیں تو یہاں جارے لے ل گے شام کو باڑی میں تو رکھنی ہے اور کیا
ہاں وہئی گ اندر لے لو گھوم گ لے لو
ہاں م نے نی تو ہے اور کیا ابھی تو ب ٹائم ہے ایک گھنٹہ تو من لو آرام سے تو بھائی جانکاری نیا موبائل کا ایکسپیرئنس کیا کہتا ہے
ایکسپیرنس تو ٹھیک ٹھاک ہے ابھی تو چل رہا ہے
اچھا چل رہا ہے نا مست چل رہا ہے نا بھائی کوئی کسی کو سیشن کرے نہیں کرے آگے بھی موٹو جی اس لیے میں نے کہ ایکار آپ ایکس
ا یہ جو ٹھیک ٹھاک ہےار کوئی پرابلم تو نہیں ہے تو
ہاں تو ار بیس ہزار کا نیا فون لیا ہے پروابلم آیا تو مطلب ہی کیا نکلتا ہے پھر
پرابلم بھی نکل دیا اب کیا پرابلم آئی پھر تو
مطلب بھی کیا نکلتا ہے بیس ہزار کا لینے سے
موبائل سے پھر اتنا ہاں
ہاں وہ توطلبھی تو اچھا چلیں گی سال دو سال تو اس کےعد پھر کھ ہو توھر وعدہ بند جے
بات الگے ہے
ہاں تو اچھی بات ہے خ ایسے موٹو جی کے آتے ہیں بہت سے بہت سے یوز لیتے ہیں اس کو بھی چلنے لگے یہ بھی مارکیٹ اچھا ہے بھی اس کا
ج
تاکہ اس میں فون سی کتنی سی پرلم ہے موڈل ج موبائل کو سے بھی ہلو تھوڑا نیٹورک کی پرابلم ہے اس میں اگر سرو مطلب جسے جسے اپنے موبائل کوسی بھی کمپنی کا موبائل ہوگے نا اسے ایک ڈنڈا کمائے گا اس میں
اچھا اچھا اچھا اچھا اچھا اوکے سمسلوٹ میں ہو رہے تھ نا میں وہ کموں گے چپ سائز کی وہ دیتے ہے نا اس میں ہاں وہ چپ سائز کی سلوٹ میں نہیں دیتے کیا ب ای ٹوینٹی فور ینٹ پیے دیتے ن بہت سار سات دیتے ب اسے میں کسی میں دس گرہ دیتے ہے وہ ابھی جیسے میرے جیسے میرے والے میں نا فور جی کی اونلی سات ایس روڈ دے رکھے اس ہیں
ہاں
جبک میں جو اور بو س میں نے دیکھا تھا نا ٹم تو کسی میں فور جی کی تیرہ سے لوٹ دے گا کیاتے لنور جب اتنا کام نہیں آتا تو تو میں نے بھی ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں تو اس سے لوڈ کا فرق پڑ جاتا ہے اس میں
ہاں سلوٹ گئے پرھر گئے اور کیایا کچھ بھی نہیں اور بقی سب ٹھیک ٹاک ہی
ہاں اس نے کیا کم دے رکھے ہوں گے وہ ابھی تو اندر کی چیزیں ہی ہوگی ا کوئی مطلب باری کسسی د
یہ سب موٹ سب موٹر والوں میں پرلم ہے اور کچھ بھی نہیں ہے
اچھا فائیو جی کے سلور سب نہیں کم دیتا ہے وہ کیا ہ اچھا اچھا اچھا آپ کے تو ایسے ہیں بھائی جان لیج رکورمن بھی تھی کیونکہ آپ کیاب آئے جانو ٹی وی وغیرہ کنیکٹ کر کے چلاتے نا
ہاں وہئی
تو آپ کیا تھوڑی دقت سی فیل ہوتی تھی
ہ میں میں نے بولی تھی ا میں یہ لوں گا توائی یہ لوں گا ل میں کوئی جے
تو دور تو فب جی کے بہ جان تو آگے بڑھنے والا ہے
ہوں
ابھی جیسے بائک میں دیکھو ایٹ ای ایٹی فو والا دور آ چکا گورمٹ کتنے دس روپ بیس روپئے ساید بیس روپئے گئے ساید ہےا سستا دے دی جان دس روپئے جان بیس روپے سستا د رہی ہے
کائی میں
وہ پیٹرول ای فو اتن والا پیٹرول چل گیا نا اب اب کیا ہے جسے پیٹرول سب میں مل آؤٹ کر رہے ہووگ ابھی
ہاں
تو جیس اپنا یہ پیٹرول ملتا ہے نا اس بھی دس پرسینٹ ملاوٹ ہو رہی ہے اور وہ جو ای ایٹی فائیو کے نام سے لگ ہی آ رہا ہے نا وہ والا اس میں مطلب ایٹی سیونٹی کو جانے ایسے کچھ ہے اس میں
اچھا
جو وہ دس ار بیس روپئے سستا م رہا ہے دوسرے پیٹرو سے تو اس کے لیے نا نئی بیگ بھی لانچ ہو چکی ہے کیونک جیسے اس کو اپنی گاڑی میں ڈلوائ گے نا تو ایک ایک یہ ایوریج کم ہوگا
ہوں
دوسریے کیا ہے وہ مطلب اس میں اتون رہتا ہے نا اب دس پرسنٹ سے زیادہ اس میں نے لیے انتون ہے تو اپنی جیسے اس کی رہتی ہے نا وہ پیٹرول کے ٹو ہو کے گرم ہو کے پڑھ سکتی ہے کہ گاؤ اس لیے تو اس کے مطلب وہ پارٹس ہیں نا وہ الگ چینج کیاے نا اس میں
ہاں پر وہ تو سب بعد میں وہی کر دیتے رہے
کیسے مطلب
سناالا
ہاں
تو اس کی پھر گاڑیاں لگائے گی پھر
اب ج گاڑ لانچ ہوگی نا اب پرسوں کو اسپلینڈر نے لانچ کی نا اتون کے الگ
ہوں
ای ایٹی فائیو کے نام سے نہیں گاڑی لانچو گی فلینڈر کی جس میں انہوں نے ستر پارٹس مطلب یہ اتھون کے لیے ستر پارٹس چینج کیاے انہوں نے
ہوں
چھوے چھوے چپس کیکہ نلیاں وپے وغیرہ بہت ساری جو ہےا مطلب اس میں گرموں کی دقت آتی ہے نا کیکہ ات تو پیٹرول تھوڑی پی ہو رہی ہو تو اس وجہ سے